تو
وعلیکم السلام کیا ہو گیا تھا الحمد للہ کیا ہو گیا تھا ہلو کیا ہو گیا ت میں نے کہا
کیا کیا
کیا ہو گیا تھا
میں نے اپنا ڈیٹا آف رکھا تھا
ہوں
یہاں سے میں
ہیلو
نہیں نا مجھے بھول گئی ہے یہاں بیہ مار اتنا چلا رہی ہے مجھے پھر بھول ہی جاتا ہے میں کیا کہہ رہی ہوں
ہوں
وہ ورنا ورن اس کے ساتھ کر سکتی ہوں
ہیلو
ہاں
کیا ہوا
ہاں ہلو
ہاں کیا ہوا ڈیٹ آ برتھ ہے
میرا ڈیٹ آ
ہاں
میرا ڈیٹ آف برتھ تھا میں یہاں سے کال کر رہی تھی وہ لگ ہی نہیں رہی تھی اس کو دکھا رہا تھا سر پرابلم
ہوں
تو پھر میں واٹسپ پہ گئی تو وہاں مجھے پتا لگی میرا ڈیٹاک
جی کیوں واٹسپ پہ ڈیٹا کا سمبل دکھتا ہے کیا
میں واٹسپ پہ کو میسج کرنے والی ہوں
ہوں
تو وہاں دکھایا مجھے کہ بیٹا ہو کیا
ہوں تو یہ بات صحیح ہے پھر برتن دھل گئے
برتن تو بھیدے دورے
ہوں
برسن ابھی آدھے ہی دھل گئے
اچھا ابھی آدے بات نہیں ہے
ہاں تھوڑی سی باقی ہے یہ نا اب کہہ رہے تھے نا میں امیجنییشن والی اسٹوری بہت ساری بنا سکتا ہوں
ہوں
تو ایک اسٹوری آپ بتائیے
ابھی نہیں اس پہ نہیں
ہوں
ہلو
جی ہاں ہاں ہلو نہیں آپ اسی طر چاہیے
نہیں اس اس اس میں نہیں
کیسے کوال ہیں
ٹھیک
ویسے آپ نے بتایا نہیں کیا ہلتے پرانی کی جو آپ نے نہیں
کیا
اوں
ہلو
کیا ہیلپ کیا میں نے رانی کی جو آپ کی نہیں کی ہے
کیا کیا
آپ کس چیز کی شکایت کر رہی تھی
میں کہ ت مارے بات ہی نہیں کرنے دیتی ہے
کیوں
میں دیکی اگر آپ سچ نہیں بتاؤ گی تو سہمت آئے گی
کون سی سر
یہ مذاق میں مجھے کہہ رہی ہے میں کہہ رہی ہوں کہ اس نے مجھے ایسے کہا
کیا کہ
مطلب اگر ا سچ نہیں بتؤ گی تو سہمت آئے گی
مطلب ہم سمجھیں گے کیوں
یہ مجھ سے کہہ رہی ہے
وہی چیز ن کس کس سچ کی بات کر رہی مطلب ایسا
پتا وہ مجھے پتا نہیں ہے
یہ تو بغیر سر پر سر پیر کی بات ہو گئی
ہ سر کےے اوپر
ہوں مے تو انے تو وہی ب ہ
آپ نے کہا نا اب مجن والی اسٹور بہت ساری مطلب بناتا ہوں بہت لمبی تو پت ہے میں کیا کرتی ہوں جب مجھے کوئی کام ہوتا ہے نا
ہوں ہوں
پہلے اھر بعد میں امیجن کرتی ہوں
ہوں
اس روم میں کون سی میٹنگ ہوگی کون سا شیٹ لگے گا کون سے پلو کور کیسے پلو رکھوں گی کون سے کرٹن وہ جو میں نے سوچا تھا تو ویسا ہوا نہیں لیکن اس سے بھی اچھا ہوا
اچھا
ہاں تو ہمارے اوبر والے تو سویٹس ویٹس وغیرہ ڈوے ہوئے تھے
ہوں ہوں
تو میں نے نیچے بلا ہ امیجن کیا تھا لیکن اس کو ویسا تو وہ بنا ہی ج
لیکن جو بھی بنا ہے بہت اچھا بنا ہے
تو ابھی اس کو یہ شیٹ وغیرہ نہیں ڈالی ابھی اس کو خالی میچنگ کر کے ہے ش بھی ڈر ہیں ابھی میں نے اوپر والے فلور کو مطلب شیٹ ویٹ وغیرہ ڈالے
ہوں
ج
ج ہلو ہاں تو جو ہم سوچ رہے تھے اب وہ تو اس کو چھوٹا ہوا وہ والا شیٹ اس کو بہت زیادہ چھوٹا ہوا بہت زیادہ نہیں مطلب ایک ایک سائڈ سے اس کو اب ہم ایک سائڈ سے برابر کریں گے اس کو دوسرا دوسرے سائڈ سے تھوڑا ایکسٹرا ایڈ کریں گے
ہوں ہ
وہ برابر کریں گے
کہاں اوپر واڈو کے پاس
نہیں نیچے والا روم بگیسٹ روم ہے اوپر ساحل کا روم بھی فٹ ہوا رانی کا روم بھی فٹ ہوا پاپا کا روم بھی فٹ ہوا موسم کا روم بھی فٹ ہوا
ہاں
تو اب صرف ان میں کرٹنس لگا لے باق پلو اور یہ شیٹ وغیرہ وہ ڈال گئے ڈال دیے
ویسے میرا روم کون سا ہوگا اگر ہم آئیں گے
آپ کا روم ہوگا کیونکہ رانی یہاں نہیں ہوگی پھر رانی کروں ہوگا وہ آپ ہوگا
اور جب رانی آ جائے گی تب وہ آ جائیں گی
جب وہ آئے گی وہ نیچے ہماام میں سےفو جائے گی
اچھا تو رانی جاں تک سپری سپریٹ روم ہے
نہیں مطلب اس نے اس کو پہلے ہی کہا کہ یہ آپ کا روم ہے وہ یہ تو جو ہمارا یہ ہے نا ایک موومنٹ کروں ہے رانی کروں ہے ایک ساتھ ان دونوں میں سے آپ کا پھر ایک ہوگا
اچھا کٹ واش روم کسم ہے
رانی کہتی ہے نیچے والا روم دیں گے
جس کووں ہوں
اس کو نیچے والا روم دیں گے توتاہ
کس کمس
ہاں نیچے والا روم بھی ہے نا یہ
نیچے میں کون ہما
نہیں ہمام نہیں ہم تو کسین دو دوسرا میچے ہے نا دورن
نیچے کون سے دو ر میں
ایک دادی کا ہے اور دوسرا ہال ہے جو اوپر سے کا روم ہے وہی نیچے ہے نا
ہاں اگش ر
اب اس کو ضروری ہے اس کو گیسٹ روم رکھنا
نہیں تو ہم آ ہی رہیں گے نا
ہم وہاں نہیں رہیں گے اگر آپ مجھے وہ روم دیں گے پھر ہم واپس آ جائیں گے
ہاں تو اوپر بھی ہے نا دو چار پھر اوپر والا ایک رانی کہا یہاں روز ہوگی
یہ بھی بس سی ن اور سیرانی کرنا ممت رہے
نانی کا روم وہ یہ جو بیچ والا ہے اوپر جو ت روم تین رومزائن میں ہے نا ان میں سے جو بیچ والا ہے وہ ا رانی کا ہے
مطلب بابا کے بغل والن
ہاں ہاں
اچھا اچھا تو اس میں واش روم ہے اٹیچ
ہاں اس میں باش روم بھی ہے وا روم بھی
نہیں پھر مجھے وہی دیجیے گا
کیا کیا
پھر مجھے توی روک دیجیے گا
ٹھیک ہے
پک
ہاں پکا
تبھی ہم آئیں گے نہیں آئیں گے بھی نہیں
ٹھیک ہے
آپ کو نہیں آئے گا
اور تم میری ہیلپ کرو یہ مجھ سے کہہ رہے کہ ہم اوپر آ م توانی سے کہہ رہی ہ یہ مجھے کہہ رہی ہے کہ ہمیں یہ ہم ہمیں کام بتا ہم اوپر کام کریں گے میں نے بولا آپ کو نہیں آئے گا
ہوں کون سے کون سے کاموں پر کر رہے ہیں
اوپر ا بھی کام ہے نا
اچھا وہ جہاں ورٹو بنا ہوا ہے
نہیں وہ تھرڈ فلور پہ سیکنڈ فلور پہ بھی کام ہے نا جو ہم سیٹ وغیرہ ڈال رہے تھے ہم دیکھ رہے تھے کون برابر ہوگا کون چھوٹا کون بڑا
اچھا اچھا
تو وہ وہاں پ کر رہے تھے تو بہت سارے چھوٹے جو وہاں کا سب سے بڑا روم تھا
ہوں
وہ یہاں کا سب سے چھوٹا روم ہے
اچھا
اس میں وہ پرابلم آئی اور اتنے نئے شیٹ ہے
ہوں
مجھے اپ کے گھر میں ایک چیز بہت اچھی لگتی ہے پورورے دن میں جو شیٹ لگی ہوئی
اچھا ٹھیک
وہ تو لگ جاتا ہے وہ تو دیک وہاں تو آپ نے ابھی کچھ نہیں دیکھا کیونکہ وہاں ہم نے سامان اٹھانے میں لگے تھے آپ جب آپ یہاں آؤ گے تو آپ خوش ہو جاؤ گے
کیوں
اس سے بھی بہت اچھا ہے ہاں
سچ میں ہمارا من کرتا ہے وہیں وہیں شفٹ ہو جائےیں آپ ہی کیا
انشاء اللہ ہو جائے گے
پاسبل نہیں ہے لیکن
آپ وہ ویسے نکال دیں گے
یہی تو کہنے ام پاسبل نہیں
جی آپ آپ جب آپ پوسیبل کر لو آپ آپ کو جب گھر سے نکالیں گے تو آپ ہمارے گھر پہ شفٹ ہو جاؤ گے آرام سے بنا کسی مسلے کے
وہی تو نہیں ہو رہانا نکال ہی نہیں یہ لوگ کرے سے
جٹی
آب ر پا گ ہو پھر کیا کسی سے فیئر کر لیں گ گھر سے نکال دیں گے
ہاں نو کوب کو کرتی ہوں
ٹھیک ہے ٹھیک ہے
نیس کوول م